ہاں وعلیکم السلام
السلام علیکم
ہاں اور کیا ہو رہا ہے
ہاں بس یہی کھانے وانے بن رہے ہیں
کیا بنا ہے کھانا میں
کانا میں آج بنا رہے ہیں چکن بنا رہے ہیں
ٹھیک ہے ن میں تو آج دال چاول نینو ا سبزی بنا رہی ہوں جو کھییکسان یا فنٹولا اس کا بھجیا بن بنااد
اچھا اچھا نہ میں تو چکن بنا رہی اتنی ٹائم اب شام کو دیکھیں گے
چھلاا آج بازار گئی تھی ادھر بازار لگتے ہیں نا ہاٹ جو ہوتا ہے نا وہ بازار لگتے ہے تو میں بہت زیاد وقت لگ گ میں تو اور یہ سمے لگ گا
ہوں ہوں
تو وہیں سے
سبزی وبزی
ہاں
کیا آتی سو ادھر ادھر ادھر رہتے ہیں
چک
د د ہوں چلیے آپ
ہوں
ای ہے
اچ اچھا
اپنا پسند سبزی بھی اس لیے آتی ہوں جو وہ م ا بلیے
اچھا اچھا
تو آج امرود بہت مل رہا تھا
اچھا اچھا آپ نے لیا
ایک دو ایک ہئی میری بیٹی ادھر امرو ملتے ہی اب لوگ بچے اچھے لے ل ان لوگب
ا میں پیچھ گئی ا
ہاں ہاںے ادھر زیادہ ملتا نہیں ہوگا نا آپ کو شاید
کہا ج
ہاں
ہاں
ج
اس لیے زیادہ
اچ
ہوتی ہے کہ چلو کم سے کم سب بول
ھم ہاں ہاں
ہاں برود میں بہت زیادہ وٹامن ہوی ہے سی سی سجا ہوئی ہے جیی اچھ ہوں ہوں
ہیلو ہلو سمے میں سامان ایموجی کیا سب سے ادھک چ کھلاڑی بھی سفر ہ گے س سسکر کیا کریں آپ سکتے ہیں ہلو
یہ بہت زیادہ ہاں ہلو آ رہی ہے آ رہی ہے ادھر سے کچھ ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی ہے ہاں ٹی وی چلنے کا پیچھے تھا میںاں نہیں آتی ہے نا یہاں
اچھاچھا
میںیک باہرار دھ کے پ
میں سوچی میری ہی کٹ رہی ہے
ہاں ہ ہ نہیں ادھر سے پیچھے سے آواز آ رہی تھی تھوڑی بہت
اچھا اچھا
ہوں
ہو سب بڑھیا خرییت سب ہیلو ہیلو
اور بتائیے ہاں سب ر خودل کا مہربانی سے سب کرییے تھے
ہوں
ہاں
ہ راپل بیٹے ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے آپ کی
ہاں بڑسی کے یہاں چھوڑ دیے تھے اس کو ہ ان کی بھی ان کی بھی بیٹی ہے نا ان کی تو وس
تو ہارٹ جو لگتا ہے بہت دور لگتا ہے کیا وہاں سے
ہاں یہاں سے ہے دس منٹ کا راستہ پھر بھی بس والا نا دو بیس روپ روپیہ لے ہی لیتا ہے بیس چ بیس روپئے لیا آنے جانے کا دس دس روپے دونوں کا طرف سے ہاں تو وہی سامان ومان کچھ کچھ باہر دیکھیے سب طرح کا س سامان مل جاتی ہے نا جو ہم لوگ جو ضرورت سامان ہے وہ بھی مل جاتی ہے
ہ ہ تو آپ کے سات اور کوئی جاتا ہے
نہیں میں تو ہاں اکیلے چل جاتی ہ دس منٹ کرا یہاں سے اگل بغل کے بھی جاتے ہیں نا دوست لوگ سب جو سہیلی لوگ ہیں نا سب جاتی ہے ہاں سب وہ ہاں تو ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں بس میں جاتے ہیں مل جل کر کے خرید کے مین ہے کہ یہ لوگ ہے نا جینس لوگ پتا نہیں کیسا کیسا سبزی زیادہ پیسہ میں روپیہ میں اٹا کے لے آئیں گے کیسے کیسے سبزی لے آئیں گے اپنے سے جاتی ہوں جو من کرتا وہ لے آتی ہوں ہاں ان لوگ اوپر اوپر دیکھتے ہیں جو ملا کچھ
ہوں
کچھ مل ہی نہیں رہا تھا ایسے دیا لے کے چل ہم لوگ اندر اندر جا کر تھوڑا گھوم گھوم کے سب کے پاس سے لیتے ہیں یہ بولتے رہتے ہیں میں تو لا دوں گا کیوں جا رہی ہو کیوں جب
ہوں ہاں شوہر لوگ کا جاؤ مت کہیں نکلو مت ٹھ ہے ہوں کیا
آ کے چل جائے گا
ہوں
سوٹ تو وہ سب کام میں جاتے تو سب تو کر کام میں سب تو پتی لوگ
ہوں
ہیلو آپ کے شوہر کہاں ہے آپ کے شوہر وہ کام پہ گئے ہیں گیا ہیں کیا کام کرتے آپ کے شوہر
اسے کمپنی ہے کوئی
پرویٹ پرویٹ میں کرتے
ہاں پرائیویٹ ہی ہے ہاں
پریشان بھی زیادہ کرتا کھڑا تھا جواب
ابھی آئیں گے ایک گھنٹہ کے لیے کھانا کھا کے پھر جائیں گے کام بہت رہتا ہے دس دس بجے رات تک
ہاں بتائی
ہوں
آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کے بچے کی ہیلو
دو ہیں دو بیٹی ہیں میرری دو بیٹی ہیں
دو بیٹے ہیں چلی اگلا کریں گے
ہوں سب جو بھی ہیں خرییت رہے ہیں کوئی نہیں بیٹی بیٹا کیا کرنا
ہاں ہاں
ہوں
ویسے آج کل کل جو بیٹا ہو وہ بیٹا تھوڑی نا کرا ہے بیٹی آپ کو خیال رکھے گی وہ کہاں رکھ پاتا ہے بس
رہتا ہے لیکن ہم لوگ نے کہاں کہتے ہیں ایک بیٹا رہنا چاہیے نا اب تو دھیرے دھیرے سب کے وہ یہ ختم کر رہے ہیں کہ چلو جو ہے وہی رہے نا نہیں تو ہم لوگ میں تو کئی بیٹیاں ہو جائیں تب وہ بیٹا چاہیے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کھ
اور امی امی بات کی تھی آپ نہیں یار چھٹی تھا آج چھٹی ہے آج روم پہ
ہ
ہوں
ہاں ساس سسور ٹھیک ہے آپ کے
ہاں سب بڑھیا ہے
ہاں
ا کہ ہاں
امی ابو ٹھیک ہے
آاں ہاں میں اب بھی ٹھیک بات ہو رہی تھی کل آپ ابھی کیے نہیں
ہاں
ہوں ٹھیک ہے
ہاں اچ بار ادھر ن پیکٹ والا دھاتی ہے گائے والا دودھ نہیں ملتی ہے تو پیکٹ والا ہی دودھ چائے وائے تھوڑا سا سیویا وویا بنانے کے لیے رکھنا پڑتا ہے اب کل دودھ گرمینی کی دھیان سے نکل گیا ک پرسوں کا تھا تو کل کا تو ایسے بھی وہی دوپہر میں ہی خراب خراب ہو گئے دودھ آج دودھ والا آیا بھی نہیں ہے
ایسا موسم کرتا ہے نا تو چائے وائے پینے کے من کرتی ہے کچھ کھانے کا من کرتا ہے
ہاں تھوڑا سا من کرتا ہے کہ چائے وائے بنائےیں اپ کچھ کاؤ پکوڑا سکوڑا بنا کے
ہاں ہاں پکوڑا سب کا میرے کو تو چائے ادھر پت نہیں ہے اوری لگ چکی ہے پہلے چائے کہاں پیتی تھی میں ایک دم نہیں چائے پیتی تھی اب تو ادھر ایک دم تلب ہی لگ گئی ہے چائے کی ایک دم ہر لگتا ہے کہ پی ہ تھوڑا سا صوبح پیو شام کو پیؤ تھوڑا صبح پیو شام کو پیو ایسے لگتی ہے
ہاں وہی لسی لگا لے رہی نا اسی سے من کرتا ہے میں تو بہت کم پیتی ہوں کبھی کبار
میں بھی ادھر تو کبھی کبھاری کر دی تھی ج
ہوں
لیکن بس ادھر تھوڑا سا ا ا ساس سسر کو دیتی ناا ساس سسر س سسر کو دیتی اب کو کبھی کبھی دے دیتی ج تو
ہ ہوں
کوئی کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کو اس کے چکر ملا ہے پ دوسرے جاتے تو ای ک کرتے دہی کھا لے رائے تو تی نہیں تھی رام نہیں رائے پی تھی
چیے چاہ نہ پیو نا تو اچھی بات ہے ہوں ہم لوگ تو بہت کم میٹ مچھلی انڈا یہ سب سب کھا ہی رہے ہیں کیا ہے چاہے وہ اتنا دودھ پاؤ نہیں لگاتے زیادہ
ابھی میرے شوہر تو نہیں پیتے ہلکا پھلکا کبھی کبھی وہ ہاں
ہاں ہاں
تو ہر تو رات اس کو تھوڑا بہت لیتے ہیں نا تھکان مٹانے کے
ہاں سو لوگ دن بھر کام کر کے آتے ہیں تو ان کو ائی چاہیے ہاں سب بڑھیا
ہاں ہاں